ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام الحم اللہ اور بتائیے کیسے ہیں آپ
یہ بڑیا جی ہم بڑھیا آپ کے یہاں بتائیے سب کیسے ہیں خیرییت ہے
ہوں ہوں جی الحمد للہ سب کہ رہتا ہے اور بتائیے کیا کر رہے تھے آپ
جی ہم بیٹھے تھے آج بتائیے آپ کس ٹاپک پر بات کرنا چاہیں گے
جیسے دیکھ لوگ پانی بھی کم پانی کو کتنا خراب کر رہے پانی کی اتنی دیر اسٹریج کر رہے ہیں نا
جی جی جی
دیکے ف خراب نہیں کرنا چاہیے
بالکل صحیح کہمایا آپ نے پانی کی ویسٹیج نہیں کرنی چاہئے
بالکل بالکل اب امریکا میں پانی نہیں ہے کتنی کمی ہوئی ہے امریکا میں پانی کی لوگ کیسے نہیں بنا بنا کر دکھا دیتے ہیں کہ پانی ہے ہی نہیں میرے کام میں پ ن کے لیے پانی نہیں ہے
پانی کی ویسٹیج بہت زیادہ خطرناک ہے دیکھیے پانی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ انگریڈینٹ میں سے ایک ہے
ایک د
دیکھیے پانی سے ہمیں جو ہے پانی کو کم سے کم خرچ کرنا چاہیے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا پانی ویسٹ کر دیتے ہیں ک کہ یہاں جو پانی جہاں سے سپلائی ہوتا ہے اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں وہ بہتر رہتا ہے پانی کا دھیان نہیں دیتے
نا ب ب ب ہمارے گھر کے پاس ایک پارک ہے اس میں گملے وغیرہ بھی ہے وہ انکل روز صبح پانی دیتے ہیں گملوں میں اور وہ گملوں کے ساتھ ساتھ پورے پارک کو گیلا کر دیتے ہیں کتنا پانی کا وہ ویسٹیج کرتے ہیں آپ یہ دیکھیے
جی جی آپ نے صحیح فرمایا بالکل ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی کہ میں میں نے بھی دیکھا تھا تو میں جب صبح کبھی کبھی پارک جاتا ہوں تو وہاں انکل جو ہے پانی کو صاف تو کرتے ہی ہیں چلو میں کہتا ہوں گھاسوں پہ ڈالنا ہے پانی اچھی بات ہے مگر اس کے ساتھ سات تب جب وہ انکل اس پانی کو جو روڈ پر ڈالتے ہیں وہ دیکھیے روڈ پر پانی ڈالنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کیونکہ اگر روڈ پر پانی ڈالیں گے تو پانی ویسٹ میں ہی آئے گا نا وہ کیونکہ وہ تو سوکھ جائے گا وہ پیروں میں آئے گا اگر دیکھیے گاس اس میں تو چلو وہ اگیں گی اور صحیح ہوں گی اور سافٹنیس آئے گی
جنی میڑ ہے اتنا ڈالے وہ ہد سے زدہ ڈال دیتے ہیں نا پ وہ کیچڑ کیچڑ سا ہو جاتا ہے جو لوگ صبح سب فارم میں ٹہراتے ہیں نا ان کو بھی کیچڑ کیچڑ لگتا ہے
جی جی پانی کی ویسٹیج تو بہت زیادہ خطرناک ہے اہ دیکھیے آپ کو پت ہے ایک تو ہمارے پاس ہمارے پاس وسے ہی پانی پانی دو پرسینٹ پانی کل ہے پینے کے لیے ی پینے یہ والدا پانی اویلیبل ہے اس کے باوجود ہمیں پانی کا جو بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے پھر یہ کم سے کم جت ج ہو س گے اتنا کم سے کم ویسٹ ہی نہ کریں یوز کرنے کے لیے تو کوئی منع نہیں کر رہا لیکن تو ویسٹ نہ کریں گا
ج ج ابھی دیکھیے نا آپ آج کل سوئمنگ پول چل رہے ہیں تو لوگ اپنے گھر پر لے آتے ہیں وہ بڑے بڑے سوئمنگ پول اب دیکھیے کم سے کم چھ سات لیٹر پانی آتا ہے
جی یہ تو آپ بچے کو بتا رہے ہیں ابھی آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ بڑوں کا جو سوئمنگ پول بناتے ہیں یہ اس میں بھرتے ہیں اور اس میں کم سے کم کم سے کم پچیس پچاس لیٹر پانی بھ بل کے نہاتے ہیں سب جنے اس کے بعد اس پانی کو پھینک دیتے ہیں کیونکہ ویسٹ ہو جتا ہے وہ پانی اسے پھینک دیں گے اور یہ نہیں دیکھتے اگر وہی اگر وہ خود اگر نہا لیتے کسی یوز کر لیتے کسی اور چیز میں تو پانی بچ جاتا
بپر بھی نوک سے
یوز ہو جاتا
گھر پر بھی لوگ جو سومنگ پول لاتے ہیں وہ سب پانی ڈال کر ایک ہی بار نہا کر پک دیتے ہیں وہ ان لوگوں کو چاہیے کہ کہ وہ نہانے کے بعد ڈھک دیں پھر اگلے دن پھر اس سے نہائے
جی جی جی اس کا یوز کرے اس کا چار پانچ بار
پھر بعد میں ایک دو مگگا پانی نوسا ڈالنے پر نہان ائم سے دن تہ وہی کل والا پانی یوز کرے
جی جی بالکل بالکل باقی دھیان دیں کہ اگر آپ کو کہیں پر بھی اگر نظر آئے کہ یہاں پر پانی کی ویسٹیج ہو رہی ہے تو اس سے بچیں اس پانی کو بچائیں کہیں بھی آپ کو کو دکھ رہا ہے کہ ہاں بھائی نل چلتا ہوا چھوڑ دیا ہے کسی نے تو آپ کا خود فرض بنتا ہے کہ آپ جا کر اس پانی کو بند کریں اور بچائیں کیونکہ دیکھیے قدرت کا دھیان رکھیں گے تبھی قدرت آپ کے ساتھ کوپریٹ کرے گی پتہ چلے پانی کی کمی ہو جائے ہمیں پانی خرید
بالکل کئی شہروں میں ہے ایسا کئی شہروں میں ممکن ہمارے ہی شہر میں مان لیجے آپ صرف دو گھنٹہ پانی آتا ہے صبح اس کے پاس ہر دن پانی نہیں آتا ہے
جی جی یہ تو بہت
بالکل پینے کے لیے بھرنا پڑتا ہے وہی ہمیں اوپر سم ٹیکس وغیرہ ہمانی بھر جاتی پھر ساتا دن ہمارے یہاں پانی کی چھٹی رہتی ہے اسی میں ہم کپڑے دھوتے ہیں اسی میں نہاتے ہیں اسی میں برتن دھوتے ہیں
بالکل بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کئی شہروں میں تو پانی ہے ہی نہیں لوگوں کو گندا پانی تک پینا پڑتا ہے ابھی ایک مسٹر بھیس نام کا کنٹینٹ کریئٹر والا آرٹسٹ ہے ان نے ویڈیو بنائی تھی کوٹین گٹر نے تو اس نے ب دکھایا تھا کہ ایک دیش ایسا تھا جہاں پر دیش کا نام یاد نہیں آ رہا وہاں پہ لوگوں کے پینے کے لیے پانی نہیں تھا
بھی س ت ش گندا پانی بچار چھ ہ چھ ہگ چ
جی جی اسے چھان چھان کے پانی پی رہے ہیں ا وہ ان کے پینے کا پانی ہے اور ہمیں اگر اچھا الحمد للہ اللہ کے شکر سے ہمیں پانی مل رہا ہے صاف ستھرا تو ہمیں اس کی جو قیمتیں ادا کرنی چاہیے ہمیں اس کا فرض رکھنا چاہیے کہ یہ پانی ہے اس کی جو ہے کہ جتنا ہو سکے کم سے کم یوز کریں
بالکل بالکل وہ بھی ہے نا جیسے کہ آپ دیکھیے مطلب کہ اب ہمارا طوفان اب موسم بارشوں والا ہے طوفان آندھی آئیں گی تو ہمارا پانی نہیں آئے گا ہم بازار سے خریدتے ہیں پانی
جی جی جی جی کیونکہ دیکھیے ہم پانی بچائیں گے تبھی سب چیزیں صحی ہوں گی کیونک پانی سے الیکٹریسٹی ٹی بن رہی ہے اب بجلی بجلی بن رہی ہے کیونکہ پانی ہے ہمیں پانی کو جتنا ہو سکے بچائیں گے اتنے زیادہ ہم یوز کر پائیں گے
ہ ہ ہ ہ ہ ہ
کیونکہ پانی اگر پانی نہیں ہوگا تو ہم لائٹ کہاں سے آئے گی ہمارے پاس
دھو ا دن ت
جی جی
یہی ہوتا ہے کہ پانی کا سدپیوگ کریں پانی کا درپیوگ نہ کریں زیادہ پانی آنا پارکوں میں ڈالیں ہے نا اور کئی لیڈیز کیا کرتی ہیں جیسے پانی کو دیکھ کر نا جینا بھی دھو لیں کپڑے بھی دھو لیں کمرہ بھی دھو لیں اپ تھوڑا تھوڑا یوز کریں بھائی کپڑے والے پانی سے آپ اپنا کمرہ دھو لیں
جی میڈم جی جی جی جی پانی کا یوز دیکھیے اگر جتنا ہو سکے آپ دلہائی کے اندر پانی کا یوز ہوتا ہے تو اچھی بات ہے دیکھیے وہ دلہائی ہونا بہت ضروری ہے لیکن دھلائی کے سمے اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ پانی ویسٹ نہ ہو
جال ج جی
ضائع نہ ہو پانی
جی ہم تو یہ کہتے ہیں پینے کےے بھی اتنا پانی جتنا آناضرورت پانی پینے کی اس بھی آب دضائع نہ کریں ا پانی کو ہمیشہ ڈکتے رکھے ہیں نا کیونکہ وہ صاف رہے
ج کمار
پینے لے اس کو ڈھٹ کر اچھیے طریقے سے رکھے صاف برتن نہیں رکھے اور ایکوا گارڈ اگر آپ کے یہاں تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو پھر اب برتن میں صاف ڈھک کر اچھی طریقے سے اس کو رکھے گے اس کہ مچھر مکھی نہ گئی
بالکل صحیح سمایا اپ نے بالکل صی سناایا
ٹھیک ہے دیکھییکے تو ہمیں ا نقصان ہوگا نا ہماری صحت کو
جی جی
دھے یہ ہونا چاہیے کہ مطلب مکھی مچھھر وغیرہ نہ گرے بہت دھیان دیں اپنے پانی پینے والے کو ڈھک کر رکھے صاف ستھری جگہ پر رکھے
جی جی الحمد للہ آپ کی باتوںیں بہت سچائی ہے جی جی
دو مہینے بس اپنے اوپر چھت کے ن تک وہ ٹنکی جو صاف کرے کیونکہ اسی سے ہم برتن دھوتے ہیں اگر وہ صاف نہیں ہوگی تو ہم پھر کائیں گے تو وہ گندگی جائے گی نا مارے اندر
جی جی جی جی
وہ مے ب اچھی طریقے سے صاف کریں
پانی کا استعمال کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے جی آپ سے بات کر کے پتہ چل رہا ہے کہ پانی کا کتنا اچھا یوز کیا جا سکتا ہے جیسے کہ سوئمنگ پول میں جیسا آپ نے بتایا کہ پانی کو دو بار میں نہایا جا سکتا ہے دو تین بار میں ڈھک کر رکھا جائے اسے
بالکل بالکل پھر بعد میں گمی میں ڈال د اس کو کو بھی نہ پھینکے آپ اس کو بعد میں گملوں میں ڈال دیں جیسے آپ نے آج مشین د لگائی ہے کپڑے دھونے تو جو آپ کو کپڑے والا پانی ہے اس سے آپ کمرے کی دھلائی کر لیں یا جینا دھو دیں آپ کا پھر پانی کتنا ایک بالٹی دو بالٹی پانی سیف ہو جائے گا آپ کا
جی جی الحمد للہ آپ کی باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں سمجھ
ہم تو یہی کہیں گے جتنا کیکہ جل ہے تو جیون ہے
جی جی جی پانی ہے تو سب کچھ ہے جی
ج جیسے پلاس وغیرہ میں پائ نہ ملے مچ مطلب ہمیں بہت پیاس لگی ہمیں پانی چاہی چاہی ایک گھٹ مل جائے اچھا ایک گھر میں ہی مل جائے ا پر پانی ملے
ج جی جی یہ تو ہے ہی دیکھیے جو پانی کی پیاس ہے وہ کسی طریقے سے بجھائی نہیں جا سکتی
جی
اور ہماری باڈی میں بھی سیونٹین پرسینٹ پانی ہے تو پانی تو ہمیں پینا ہوتا ہے ہمارا خود کی باڈی کے لیئے پانی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے
ہم ایک وقت کا کھانا چھوڑ سکتے ہیں پر ہم پالے نہیں چھوڑ سکتے
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا
ج ج پے کہہ رہے ہیں پانی کو ڈھک کر رکھے سیف جگہ پر رکھیں صاف جگہ پر رکھیں جس سے کیڑے مکوڑے نہ پڑے کیونکہ ہم نے پانی پینا ہے ہم پانی کو گندا پیئیں گے تو ہمارے اندر وہ بیماریاں شروع ہو جائیں گی
اور یہ بات ہے نا پانی گندا ہو جائے گا پھر ہمیں پھینکنا پڑے گا اور پانی کی ویسٹیج کرنا اس سمے
ملازم نہیں ہے کہ ہم پانی کو پھینکیں
نالی دو گھنٹے پٹ آتا ہے وہی ہمیں پانی پینے کے ہی بھرنا ہے اوپر سن پس میں پانی جانا ہے تو سر دن چلنا ہے اور پت ہی آپ کو گرمی کی وجہ سے بہت ناپ ہے کئی لوگ چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ
اللہ حافظ